ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
شکر ہ ٹھیک ہو جی آپ ٹھیک ہو
شکر شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
جی ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
شکرہ ر کرسم کی نا یہ
ہ
اسکول کیوں نہیں گئے ہو
ہ میں نہیں گیا تھا اسکول کل گیا تھا میں کل اسکول سے واپس آتے ہوئے میں اسکول لائف کے بارے میں سوچ رہا تھا کتنی دلچسپ اور یادگار ہوتی ہے اسکول کی زندگی ہ
بالکل ٹھیک کہا تم نے اسکول لائف انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہوتا ہے یہیں سے ہم سیکھتے ہیں دوست بناتے ہیں اور اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ اسکول صرف تعلیم حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے
بالکل ٹیچرس ہمیں صرف کتابی علم نہیں دیتی بلکہ اچھے اخلاق ڈسپلن اور ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے اسی وجہ سے اسکول کو دوسرا گھر کہا جاتا ہے
مجھے یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ اسکول گیا تھا تو میں کافی گھبرا رہا ہوا تھا نئے لوگ نئی جگہ اور نئے محول تھا
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا لیکن دھیرے دھیرے اسکول میں پسندیدہ مقام بن گئی وہاں نئے دوست ملے اور ٹیچرس نے بہت پیار دیا
سکول لائف کا سب سے اچھا حصہ میرے لیے دوست ہیں ریسرچ کے وقت ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا گیمز کھیلنا اور بہترین اور بہترین ا بہت مزیدار ہوتا تھا
ہاںاں دوست اسی اسکول لائف کے ایک قیمتی حصہ ہوتی ہے اکثر اسکول کے دوست زندگی برساتھ رہتے ہیں اور ان کی یادیں کبھی نہیں بھولتی
تمہارا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا تھا
مجھے اردو اور سائنس بہت پسند ہے اردو نئے زبان اور ادب کو علم ملتا ہے جبک سائنس ہمیں دنیا کے راز سمجھاتی ہے اور تمہارا سبجیکٹ کون سا پسندیدہ تھا
مجھے میں مجھے میتھمیٹکس اور کمپیوٹر پسند انند میتھس نے سوچنے کی صلاحیت بہتری ہے اور کمپیو ٹر ہمیں ٹیکنالوجی کے قریب لے جاتا ہے
اسکول میں سبجیکٹس کے علاوہ کوکوریکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں
بالکل سپورٹس ڈبیٹس اسپیچس اور اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں
میں نے اسکول میں کئی اسپیچ کمپٹیشنس میں حصہ لیا تھا پہلی دفعہ بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن بعد میں کانفیڈینس بڑھ گیا
یہ اسکول لائف کا ہی کمال ہوتا ہے اسکول اسٹوڈنٹس کو کو اپنی صلاحیت پہچاننے کا موقع دیتا ہے
اسکول میں ڈسپلن بھی بہت اہمیت ہوتی ہے روز وقت پر اٹھنا یونیفارم پہننا اور کلاس اٹینڈ کرنا آدمی کو منظم بناتا ہے
ہاں اور یہی باتیں بات میں پریکٹیکل لائف میں بھی کام آتی ہے
تمہے اسکول کی اسمبلی یاد ہے
نصیحت سنا روز کا حصہ تھا
اسمبلی سے اسٹوڈینٹس میں اتحاد اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے
جی ہاں اور اسٹوڈینٹس کے اور اسکول کی لائبریری بھی بہت اہم جگہ ہوتی ہے
جی ہاں لائبریری میں کت کتابیں پڑھ کر علم میں اضافہ ہوتا ہے اور مطالعہ کی عادت پیدا ہوتی ہے
مجھے لائبریری سے کہانیوں کی کتابیں لینا بہت پسند ہے
مجھے بھی کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے
اسکول لائف میں ایگزامس بھی ایک اہم حصہ ہوتے ہیں
بالکل ایگزام اسٹوڈنٹ کی محنت اور تیاری کا امتحان ہوتا ہے
کئی اسٹوڈنٹس ایگزام سے بہت گھبراتے ہیں
گھبرانا فطری بات ہے لیکن اگر وقت پر تیاری کی جائے تو ایگزام مشکل نہیں لگتے
ٹیچرز بھی ایگزام کی تیاری میں سٹوڈنٹ کی مدد کرتے ہیں
ہاں اچھے ٹیچر اسٹوڈینٹ کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ اسکول لائف انسان کو محنت کرنا سکھاتی ہے
اور صرف محنت ہی نہیں بلکہ صبر اور استحکامات بھی سکھاتی ہیں
جی ہاں اسکول میں گروپ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں جو ٹیم ورک کا درز دیتے ہیں
ٹی وکس سے ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا سیکھتے ہیں جو مستقبل میں بہت کام آتا تے
ج مجھے ریسز کمپٹیشنز بہت پسند تھے
ہ ٹیم ورک سے ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا سیکھتے ہیں جو مستقبل میں بہت کام آتے ہیں
سپورٹس ڈے بھی اسکول لائف کا یادگار حصہ ہوتا ہے
بالکل اسپورٹس ڈے پر اسٹوڈینٹ اپنی جسمی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صحت مند مقابلے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ
مجری ہاں
ماں پائی کون ہے
کوئی نہیں مجھے ریس کمپٹیشنز بہت پسند تھے
اور مجھے بیڈمنٹن اور تھرو بال پسند تھی
اسکول ٹرپس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
اسکول ٹرپس بہت مفید ہوتی ہے اسٹوڈینٹس کو نئی جگہوں اور نئی چیزوں کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے
ہاں اور دوستوں کے ساتھ سفر کرنا بھی بہت مزیدار ہوتا ہے
اسکول لائف میں ٹیچرز کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے
میں بھی یہی سمجھتا ہوں ٹیچرز ایک اسٹوڈنٹس کے مستقبل کی تعمیر کرتا ہے
اچھے ٹیچر اسٹوڈنٹ کو صرف پڑھاتے نہیں بلکہ انہیں زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے
زندگی بریاد رہتی ہے
بالکل ان کی نصیحت اور رہنمائی مشکل وقت میں بھی مدد کرتی ہے
اسکول لائف میں کچھ شراب بھی ہوتی ہے جو بعد میں یاد بن جاتی ہے
ہاں لیکن شرارت ہے ہمیشہ ھ حد میں ر کرنی چاہیے
صح کہا ڈسپلن ہو رہتے تلام کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
احترم اور چھوٹوں سے پیار کرنا بھی سکھاتا ہےوں
اسی لیئے اسکول کو شخصیت سازی کا مراض کہا جاتا ہے
اسکول لائف میں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے
اور یہی سیکھنے کا عمل انسان کو ترقی کی راہ پر لے جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اسکول لائف کے بغیر انسان کی تربیت مکمل نہیں ہو سکتی
میں تمہاری بات سے متفق ہوں اسکول علم اخلاق اور تجربے کے مجموع ہوتے ہیں
جب اسٹوڈینٹ اسکول سے فرائغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اسکول کی بہت
بالکل اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اسکول کے دن کتنے قیمتی تھے
جی بالکل یونیفارم کلاس روم ٹیچرس اور اسمبلی اور دوست سب یاد آتے ہیں
اور اسک اسکول کی ہر چھوٹی بڑی یاد دل میں محفوظ رہتی ہے
اسکول لائف ہمیں خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا سکھاتی ہے
اور یہی خوابات میں ہمارے گولس بن جاتے ہیں
اسی لیے ہر اسٹوڈینٹ کو اسکول لائف کی قدر کرنی چاہیے
اور محنت ڈسپلن اور ایمانداری کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی چاہیئے
کیونکہ آج کے اسٹوڈینٹس کل کے ڈاکٹر جیننیئر ٹیچرس سائن
بالکل اسکول ہی وہ بنیاد جس پر روشن مستقبل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے
تو گوسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسکول لائف زندگی کا بہت اہم اور خوبصورت حصہ ہوتا ہے
یہ باہر سے کون بول رہا ہے ٹماٹر آلو اس کو چھپ کرواؤ جی ہاں اسکول لائف اسکول لائف نہ صرف علم دیتی ہے بلکہ کہ انسان کو ایک بہتر شخص بناتا
اگر آپ کو پتا ہوگی یہ ٹماٹر آلو نہیں بول رہا تھا یہ بول رہا تھا ششتر
ای شیست طرہ پاکستان انیو بی
جی
جی بتائیے آپ اور
اپ کشمیری میں کیوں کر رہے ہو بات
آ جتے نا اس لیے ہوتا ہے کبھی کبھی
اسک اسکول لائف میں
اسکول لائف ہلو جی ہاں آج کی گفتگوت سے یہ ہے سبق ہوتا ہے اسکول لائفگی کبت ہے خوبصورت
اسکول لائف تو سے فلم ہے بلکہ انسان کو ایک بہتر شخص بناتی ہے
جی ہاں اللہ کرے ہر بچے اچھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے اسکول سے بہترین سبق سیکھے
آمین آج کی گفتگو بہت اچھی رہی
مجھے بھی بہت اچھا لگا اس گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور آپ کو بھی
امید ہے کہ آپ مجھے ایسے ہی سوالات کیا کرو گی اور میں کہ سوالوں کا جواب دیا کروں گی اور میں آپ کو سکھایا کروں گی کہ جو بھی آپ م یا کرو گے
چیت سے مجھے اپنے اسکول کے دنوں کی یاد آ گئی
اپ اسکول جاتے تھے کیا
ہاں میں تو کنٹینیو ج رہا تھا ٹینتھ تک اسکول
چلو اللہ حافظ پہلے بتایا میں کلس کو گیا
چلو اللہ حافظ